السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا ٹھیک
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کالج سے واپس آتے ہوئے میں تعلیم کے بارے میں سوچ رہی تھی رہا تھا مجھے لگا کہ ان ہاں تب سے جی ہلو ہلو
ہیلو
ہیلو
ہلو
ہاں
جی بتاؤ کیا بتا رہے ہو
میں نے بتایا جو مجھے بولنا تھا
اچھا ٹھیک بہت اچھا خیال ہے تعلیم واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے ہر انسان کی زندگی میں تعلیم بہت اہم مقام رکھتی ہے
بالکل میرے نزدیک تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کی شخصیت کو نکھارنے کی ذریعہ بھی ہے
میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق ہوں تعلیم انسان کو سوچنے سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے یہ انسان کو بےشور بناتی ہے
تمہارے خیال میں تعلیم کی سب سے اہم خاصیت کیا ہے
میرے خیال میں تلی کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور انسان کو علم کی روشنی سے منورور کرتی ہے
بالکل ج حالت انسان کو غلط راستوں پر لے جا سک جبکہ تعلیم اسی اسے صحیح اور غلط میں ف فرق کرنے کرنا سکھاتا ہے
اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے
جہاں جو قوم تعلیم کو اہمیت دیتی ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے اور جو تعلیم کا نظر انداز کرتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے
آج کے دور میں ہر شعبہ تعلیم کا مطالبہ کرتا ہے چاہے میڈیسن ہو انجینئرنگ ہو ٹیچنگ ہو یا بزنس ہر جگہ تعلیم ضروری ہے
بالکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف نکری حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے
میں بھی یہی سوچتی ہوں تعلیم کا اصل مقصد انسان کو بہتر انسان بنانا ہے
اگر ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہو لیکن اس کی کل اچھے اچھی نہ ہو تو اس کی تعلیم کا کیا فائدہ
بالکل صحیح تعلیم کے ساتھ اخلاق اور ادب بھی ضروری ہے اصل تعلیم وہی ہے جو انسان کے روی میں بہتری لائے
تمہیں کیا لگتا ہے ہماری مشورے میں تعلیم کا مناسب اہمیت دی جاتی ہے
کچھ حد تک دی جاتی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بہت سے بچے آج بھی تعلیم سے محروم ہے
یہ ویسے افسوس کی بات ہے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ملنا چاہیے
بالکل تعلیم کسی ایک طبقے یا کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ ہر انسان کی بنیادی کا حق ہے
مجھے لگتا تا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں جب ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو تعلیم اور تربیت دے سکتی ہے
اس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی تعلیم پورے مشرے کی تعلیم ہوتی ہے
بالکل آج کل لڑکیاں ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر رہی ہے اور مولکی تارا کی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے
اسلام نے بھی عم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے
جی ہاں اسلام میں علم کو بہت بلند مقام حاصل ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فارض قرار دیا گیا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ اسلام کی تعلیمت کو ٹھیک سے سمجھے تو وہ تعلیم کی اہمیت کو اور بہتر سمجھ سکتے ہیں
بالکل اسلام ہمیں علم حکمت اور ریسرچ کی طرف راغب کرتے
آج کل ٹیکنالوجی نے بھی تعلیم کے نظام کو بہت تبدیل کر دیا ہے
ہاں آن لائن کلاسز ڈیجیٹل بکس اور ایجوکیشنل ویب سائٹس نے تعلیم کو بہت آسان بنا دیا ہے
لیکن ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی
بالکل بہت سے ط طالبہ موبائل اور سوشل میڈیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے
اسی لئے ٹیکنالوجی کا استعمال احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیئے
بالکل اگر ٹیکنالوجی کو صحیح مقصد کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے
ہمارے خیال میں ایک کامیاب طالب علم کی کیا خاصیت ہونی چاہیے
میرے خیال میں محنت لگن وقت کی پابندی اور استحکامات سب سے اہم خاصیت ہے
میں اس میں مطلع کی عادت کو بھی شامل کروں گا
مجھے ناول اور تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے
جی بالکل مجھے بھی کتابیں پڑھنے سے انسان کو نئے خیالت اور تجربے حاصل ہوتے ہیں
تمہارے نزدیک اسکول کا کیا کردار ہے
اسکول صرف درس کا نہیں بلکہ تربیت گاہ بھی ہوتا ہے وہاں بچے نظم و ضبد اور معاشرتی اصول سیکھتے ہیں
ٹھیک اور استاد کا کہنا
جی
ایک اور استاد کا کردار
استاد قوم کا بیمار ہوتا ہے ایک اچھا استاد اپنی طالبہ کی زندگی بدل سکتا ہے طالبا کی زندگی ہیلو ہلو
ہلو
جی جی ہیلو
طالبہ
ہاں جی ہاں جی
ہلو ہلو ہاں جی
ہاں کیا بتا رہے ہو
بتائی بتائیے نا
ہاں بالکل ہم کہاں پہ تھے میں کیا بتا رہی تھی آپ کو اس سے پہلے
مجھے مجھے اپنی ایک ٹیچر یاد ہے جو ہمیشہ ہمیں محنت اور ایمانداری کی تکعین کرتی تھی
ہاں ہاں مجھے بھی اپنی ٹیچر کی بہت سی باتیں یاد ہیں جو آج تک میری رہنمائی کرتی ہے
والدہ کا کردار بھی تعلیم میں بہت اہم ہے
بالکل اگر والدین بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیں تو بچے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں
آج کل بہت سے والدین بچوں پر ضرورت سے زیادہ پریشر بھی ڈال دیتے ہیں
ہاں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے لیکن ان پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے ضروری دباؤ نہیں جانا چاہیے نا گغیر ضروری دباؤ جی ہلو
ہلو
ہاں جی
ہر بچہ الگ صہلیت رکھتا ہے
بالکل کسی کو سائنس پسند ہوتی ہے کسی کو آرٹس اور کسی کو اسپورٹس
اسی لیے بچوں کو اپنی دلچسپی کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے
میں بھی اسی رائے کی ہوں جب انسان اپنی پسند کو شعبے میں جاتا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے
تعلیم اور اخلاق کو طالب بھی بہت گہرا ہے
بالکل تعلیم یافتہ انسان کو معدب ذمہ داری اور بااخلاق ہونا چاہیے مجھے بھی بہت مزہ آیا امید ہے ہم پھر کسی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ چلو گڈ نائٹ بائے اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ